ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اور سب خیریت سے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر
جی میں تو اچھا ہوں اتنے دن بعد
ہاں کیا ہورہا
میں تو ابھی گھر پہ ہوں
ہوں ہوں اور
آئی بہت جلدی
ہوں سنڈے تھا نا آج
اچھا
ہاں
اور کیا ہو رہا ہے
فری ٹائم ہو گیا آپ کا چائے پی لے
ہاں سب ہو گیا
اور کتنے لوگ ہیں آپ لوگ کے گھر میں فیملی
اں پہ سسرال ہیں یہاں پہ ساس سسرے ہیں اور ساس سسر میں ہم ہسبینڈ دو بچے اور ابھی تو ایک دیور ہیں دیورانی ہے اور ان کے دو بچے ارے تم مبئی رہتے ہیں ہاں جوائنٹ فیملی ہے ایک لیبر ممبئی رہتے اپنی فیملی لے کے
ہاں ہاں
نند ایک ہیں اس کی شادی ہو گئی
اچھا اچھا تو آپ لوگ سب ایک ایک ہی ساتھ رہتے ہیں کتنے روم ہیں آپ آپ کے گھر میں
اور ہے چار چار پانچ ایک مت نچ پانچ ہے
پانچ روم ہے بہت بڑا گھر ہوگا نا آپ کا
ہاں ٹھیک ٹاک ہے
ٹھیک ٹھاک کیا پانچ روم کا گھر تو بہت بڑا کہلاتا ہے
تب سب کا ایک روم ہے اپنا اپنا
ہاں
ہاں ایک گیسٹ روم ہے
تو سب کا کھانا ایک ہی ساتھ بنتا ہے
ہاں
اچھا تو اسی لیے مطلب کہ سب کا مطلب ڈیوائڈ ہے دن نا کہ کسی دن آپ بنا دیتے ہیں کسی دن وہ بنا دیتے
ہاں ایسے اگر وہ لوگ نہیں رہتی تب تو اکیلے کرنا رہتا ہے پورا سب کچھ اور ابھی ایک لوگ ہیں تو ایک دن وہ بناتی ہیں ایک دن ہم بناتے ہیں ایک دن وہ صفائی کرتی ہے ایک دن ہم کر تے ہیں
تو آج کا کس کا ٹرن ہے آپ کا یا ان کا
میرا میرا
اچھا اچھا مطلب کہ آج رات میں بزی ہونے والی ہوں آپ نا
ہاں
ہوں ویسے میرا تو کافی چھوٹی فیملی ہے
اچھا کون کون ہے
بس من اور ایک بھائی ہے
بہن نہیں ہے
نہیں نہیں صرف ا رہ ہی ہے
آپ کی کاسٹ کیا ہے خان ہے آپ
ہوں
بول رہے آپ کی کاسٹ کیا ہے خان ہے کیا
کاسٹ
مل
آپ کیا ہیں
بتائیے پہلے بتاؤ
آپ تو لگتا ہے خان ہے نا
نہیں ہم خان نہیں ہیں میرے ہسبینڈ خان ہیں ہم لوگ متے ہیں جانتے ملتی
نہیں نہیں
صدیقی سید
صدیقی سید ہاں ہاں
ہم لوگ مائکے سے وہ ہیں اور خان میں شادی ہو گئی ہسبینڈ خان ہے
اچھا اچھا کیا نام ہے ہسبینڈ کا
اکمل
اچھا اچھا سرنیم خان ہے نا
ہاں کاسٹ مطلب وہی ہے نا ان کے خان ہی ہے آپ لوگ کیا ہیں
ایسا تو کچھ ہے نہیں ایسا تو ہمارے گھر میں کچھ بتایا نہیں گیا کاسٹ کے بارے میں
اچھا
ہوں کاسٹ سبھی کا ہوتا ہے کیا
اور کیا ارے جنرل اوگی س ہی ایسا ہوتا ہے نا
جنرل ہوں ہاں بٹ اسپیسفک کون سا کاسٹ ہاں کچھ اسپیسفک نہیں ہے لیکن
یا تو خان ہوں گے یا پھر سید صدیقی ہوں گی اور کیا ہوں گی
سید صدیقی تو نہیں ہوں گے لیکن وہی تو بہت آپ مانتے ہے کیا کاسٹازم کو
نہیں نہیں مانتے نہیں ہے پوچھ رہے ہیں بس سب کا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ
ہاں
ج سر
اور جب بھی کبھی ایسا فارم پہ کہیں بھی کچھ ایڈمیشن فارم ہو یا کوئی بھی فارم ہو اس میں جنرل لکھ دیتے ہیں
یعنی
ہ کیونکہ کوئی اسپیسیفک کاسٹ نہیں ہے
اچھا
ہاں بٹ سبھی پتا نہیں سبھی ہوتے ہے یا نہیں
سبھی ہوتے ہوتا ہے نا سب کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اب جنرل آپ لکھتے ہیں تو جنرل الگ ہے اوبی سی الگ ہے سب الگ الگ ہوتے ہے نا ایف سی ایس ٹی الگ ہوتے
ہمم ہمم تو آپ مطلب کہ صدیقی ہے نا
ہاں لیکن اب شادی ہو گئی تو اب خان ہی کہلائے گے نا ہسبینڈ سے لیا جاتا
ہمم ہمم ہمم اور آپ کے ہسبینڈ کتنے بھائی بہن
بتایا تو تین بھائی ہیں ایک بہن ہے ایک یہاں رہتے ہیں ہاں ہم سب سے سب سے بڑے ایک یہاں رہتے ہیں چھوٹے والے ایک ممبئی رہتے
اچھا اچھا تو سبھی کی شدی ہوگئی ہے
ہاں سبکی شادی ہوگئی ہے
ہمم آپ کی شادی کتنے سال
دو ہزار انیس میں ہوئی ہے دسمبر میں
دو ہزار بیس دسمبر نا انیس کووڈ کے ٹائم
ہاں کووڈ سے پہلے میری شادی کے چار مہینے کے بعد لگا تھا
اچھا اچھا اور بتائیے
ٹھیک ہے سب
تو گھر پہ سب ایک ہی ساتھ رہتے ہیں نا سب کا ایک ایک روم ہے تو سب کا آنا جانا تو لگا رہتا ہی ہوگا نا
ہاں ہاں
اچھا اچھا
ہ
اور
ٹھیک ہے سب
شام کو کیا کھایا
شام کو
چائے کے ساتھ اور
کچھ نہیں توس ووس کھا لیتے کبھی آج کچھ نہیں کھایا مان نہیں
آج صرف چائے پی ہے چائے کون کس نے بنایا ہے آپ نے یا کسی اور
نہیں ہم ہی بناتے ہے شام کو
ویسے بھی تو آپ کو صرف آپ کے ہاتھ کی چائے پسند
ہاں نہیں شام میں ہم ہی بتاتے ہیں کوئی بھی ہو شام کی چائی ہم کو ہی بنانی ہے
اور کبھی بیچ میں کچھ چھوٹا موٹا جھگڑا ہوتا ہے کھانے پکانے کو لے کے
نہیں سب کو پتہ ہے مجھے کب کیا کرنا ہے تو چیز آپ ہو جاتا
ہاں اچھا ہے لیکن جوائنٹ میں رہنے سے فائدہ ہے یا نقصان ہے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے جوائنٹ فیملی میں
دونوں ہی ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہاں صحیح ہے کبھی کبھی لگتا ہے الگ سوچنا چاہیے فیملی میں ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے
ہاں بٹ جوائنٹ فیملی میں فائدہ تو رہتا ہے
ہاں
ہاں ویسے کبھی آپ لوگوں نے پلان کیا کیا کسی اور جگہ اگر کہیں جوب ہو جائے ہسبینڈ کا کسی آؤٹ آف اسٹیٹ میں تو پھر تو رہنا پڑے گا نا ساتھ
پہلے رہتے ہاں پہلے رہتے تھے اعظم گڑھ کا نام سنا آپ نے
ہاں ہاں سنا ہے
ہاں اعظم گڑھ میں رہتے تھے پہلے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو ٹائم وہیں پہ جوب کر رہے تھے تو کچھ دن کے بعد پھر لے کے گئے ایک ڈیڑھ سال تھے وہ بڑی والی بیٹی نا وہی سے ہوئی تھی اور پھر اگیا پھرنا ان کا کووڈ کے بعد بہت زیادہ لاس ہونے لگا وہ بزنس تھا اور تین والا جو ارماری ہوتا ہے نا گودریج اور بکس وغیرہ دیوان پیٹ اس کا پورا بزنس تھا کارخانہ تھا بنتا تھا اور سوکے چل ہوتا تھا بہت اچھا تھا لیکن لاک ڈاؤن کے بعد بہت زیادہ لاس ہونے لگا تو پھر یہ بات کے سب ختم کرتے
وہی تو کووڈ نے افیکٹ کیا بہت سارے بزنسز کو
اور
تو اس کے بعد پھر اعیظم گڑھ چھوڑ دیے
ہاں پھر اعظم گڑھ چھوڑتی ہے اور پھر یہ الہ آباد میں کرتے تھے پھر اسی بیچ باہر پھر گئے ایک بار دمام ایک بار دوبئی ایسے بہت جگہ جوب کر چکے سلطان پور میں بھی رہ چکے
ہاں ہاں تو اچھا ہے ایکسپرینس جو ہے
ہاں ایکسپرینس ہوتو
تو بس اب کچھ ٹرائی کر رہ ہوں گے اور کچھ اچھا ہی سوچھ رہے ہوں گے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی ایسے رہتا ہے
ہ ہ ہ
ہاں
کیا ہے کیا سو جا
اور کب تک آئیں گے ہسبینڈ
ٹھیک ہے سب کیا
ٹھیک ہے ان شاء اللہ
سگے
ٹھیک ہے السلام علیکم